ہو ہو ہلو السلام علیکم ہلو باہ ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہ ٹھیک ہو
ہاں جا رہی ہے
آپ سنو آپ کی آواز
آواز آ رہی ہے بھائی جان
ہاں آتی ہی آتی ٹھیک ہو تم سنا کیا حال ہے
ٹھیک ہو
اچھا اچھا
ار بہت خراب ہے گرمی تو بہت زیادہ پڑ رہی ہے بھائی جان
اچھا ٹھا ٹھ چلو سر آج تو کات ہو گئی سدہ اور سارڑ گپتگو سادگی اور قدرتی اور گفتگو ہوگیا نا اس میں اس کی بھی ہم بات کریں گے ہلو
موسم کے بارے میں کروںا بھائی جان بولیے جی جی بھائی
نہیں موسم تو میں اس سے پہلے کیا ہے ہاں ہاں میں آپ کو یہاں سے بولوں گا آپ اس کا ہی جواب دیجیے
جی جی جی بھائی جان بولیے جی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ب اچھا سر تو لوت کرر
آواز نہیں آ رہی
ہلو صبح سید صبح سے صبح سے ہی مصروف تھا گھر کے گھر کے کچھ کام میں تھے پھر باہر بھی جانا پڑا تھا
جی بھائی جان ہاں جی بھائی جان بولیے کیا آواز آ رہی ہے
کبھی کبھی ایسا نا ایسا نا ایسا کہ آرام کا وقت ہی نہیں ملتا ہے
جی بھائی جان نہیں مل پاائے آپ کو
ہ میرا دن کافی اچھا رہا صبح جلدی اٹھا چائے چائے پی کر کچھ دیر تک کتابیں پڑھا
جی بھائی جان
ٹھک
کتابوں میں پڑھا آپ نے کیا پڑھا
ایک کتاب ہی پڑھا رہا ہوں جس میں اچھی عادتوں کے بارے میں لکھا ہے
جی بان
بالکل بالکل اچھی بات ہے مجھے بھی کتابیں پڑھنے ہے نا وہ مجھے بہت شوق ہے کتاب پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے
جی وہی ات
روز یہی دس پندرہ منٹ میں یہ کتاب کے ساتھ ہوتا ہے بس زیادہ نہیں ہے
ہاں میتھ کی پڑھتے ہو یا وجان کی کیا پڑتی ہے باپ
میں میں زیادہ یہی اردو اردو اردو پڑ رہا ہوں زیادہ اردو
ہ دو ہ دو سن سے
بالکل بالکل
جی
اچھا آپ کو آپ کو زیادہ کیا پسند ہے
نہیں صحیح ہے آپ کو
اچا ٹھیک ٹھیک اچا اور سنا آپ اچھا اور سنا آپ آج موسم کیسا تھا
موسم بھائی جان سبئے جگہ آ تھا میں جگی کے بعد کڑا ہوا گرمی بہت زیادہ پڑ جائے تو
اچھا ٹھیک لیکن یہاں یہاں بھی ایسا ہی تھا شام کو ہلکی ای سی ہوئی ہلکی سی ہی تھوڑا بارش ہو گئی
جی بھائی جانا آپ یہاں پر نہیں بھی ہے یہ تو خدا کی جن کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں وہ کیسے کہتی ہے کہیں دھپ کہیں چایا کودا تری مایا ہے
بالکل بالکل نہیں نہیں اکثر تو بارش کے دن میں صرف یہی چائے اور کافی ہونا چاہیے بس اسس میں مزہ ہے اور دوست مل کے ہونا چاہیے مزہ آتا ہے گپ شپ مارنے میں گپ شپ مارنے میں مزہ آتا ہے
جی بھائی بار سو جائے بھائی جان اپنی پاس تو بارش نہیں ہوئی ہے ہماری سد تو بارش ہو جائے تو ا بائری کی اس کی بوائی کرے گرمی پڑ رہی ہے
بالکل بالکل نہیں ویسے تو دوستوں کے ساتھ نا سادگی سے گفتگو میں انسان کا دل ہلکا ہوتا ہے
جی بھیا
بالکل بالکل اچھا بھائی جب تم فارغ وقت میں ہو تو کیا پسند کرتے ہو
کیا بھائی جان
جب آپ کا ٹائم فری ہوتا نا فری فارغ
جی جی بھائی جان
کیا پسند کرتے اس میں
جی ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں گھومتے پھرتے گپ سپ چلتی ہیں آپ کی ایک دوسرے سے گولتے ہیں ایسے ہی مزے لیتے ہیں
اچھا ٹھیک اچھا نہیں ویسے تو مزہ آتا ہے انسان کا ذہن ٹھیک رہتا ہے تندرستی رہتی ہے
جی جی جی منورنجن س ہو جاتا ہے خدا کا کام
ہ اچھا تم اچھا تمہاری پسند کیا ہے مشغلہ کیا مشغلہ کیا ہے
پسند تو کچھ نہیں ہے اب تو موسم خراب ہے موسم کچھ نہیں ہے ہم تو کریں پانی پڑ جائے تو باہر باہرے کی بوائی کریں
بالکل بالکل
جی آتے آنے کا کام چلیے
اچھا اچھا
جی بھائی
اچھا ٹھیک ٹھیک بس بڑھیا اللہ کا کا شکر
جی اور
بس آپ
ابو ابو بیگم
ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے ہاں اللہ کا شکر ہے
جی بھائی جان
ویسے آج رات کے کھانے میں کیا کھایا کیا بنایا
آج کے کانے میں جی آپ آج بھی کھانے میں وہ بھی چلا تھا پوڑی سبزی
اچھا ٹھیک
جی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے نا بھائی ابھی تو کبھی کبھی سادہ زندگی سے بہت چکو ملتا ہے ہے نا
جی بھائی جان
انسان جتنا سادہ چلے گا نا اتنا ہی مزہ ہے
جی
اور ساتھ ساتھ میں شکر کرنا چاہ اور ساتھ ساتھ میں اوپر والے کا شکر کرنا ہے
جی اللہ آپ یوں بتائیے بھائی جان
ہاں
آج کل یہ کولڈ ڈرنک بہت زیادہ چل رہی ہیں یہ شریر کے لیے بہت ہان کارک ہے
بالکل نہیں یہ تو ٹرینڈ ہے ٹرینڈ ہے
نہیں ہے ٹرینڈ نہیں ہے نقصان بہت ہے اس میں وہ
یہ جو کولڈ ڈرنک ہے لیز ویز اس سے یہ جو چوٹے چھوٹے بچہ ہے جلدی پریمیچر ہوتا ہے اس سے
جی
بالکل اس میں کچھ ایسے ہوتا ہے کیس کیمیکلز جیسے بچے بڑھ جاتے ہیں جلدی جلدی
جی یہ
باقی بالکل صحیح باقی سب آپ کی بات صحیح ہے پھر بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر کرنا شکر کرنا چاہیے قدر کرنا چاہے ہر چیز کی قدر کرنا چاہیے
ان سے بیماری بہت پھیل رہی ہیں بھائی جان
نہیں نہیں جو انسان اپنی جان کو حفاظت کرتا ہے صحت اور گھر اپنے لوگو ہوں تو بہت کچھ ملتا ہے نا
جی بھائی جان
سر ٹھیک رہتا ہے اس سے
جی
اور ہمیشہ شکر کرنا چاہیے انسان
جی یہ بتاؤ آج کل گھر کا کھانا تو سو دس پرسینٹ میں دس پرسینٹ گک آ رہے ہیں
بالکل بالکل بقی تو یہ فاسٹ فوڈ خاتے بالکل بالکل
لوڈو کہیں جاتے ہیں جیپ برگ ج یہ شریر کے لیے بہت ہان کارک
بے شک بے شک بات صحیح ہے مگر لوگوں لوگوں کے لیے کڑوی ہے
ہ کھانا ہے تو فل ف ڈکاؤ سھ
نہیں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں
نہیں صحیح ہے بائی چانس
بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے
جی
آج کل کنٹرول نہیں بس ہم تو ہمار تو ادھر یہ دال روٹی چلتی ہے بس راجم چاول چلتی ہے زیادہ سے زیادہ بیٹ بکری جا ہے
جی جی جی نہیں بھائی ا بتاؤ تم بتاؤ پی ٹی ہے پی ٹی کیا ہے آج کل بچےئے بیگم ہے بھی سب کہاتتے ہیں پیٹی یہ چاؤ بین لانا ٹکی لانا یہ کیا ہے
بالکل بالکل ٹھیک سر آپ کی بات تو صحیح ہے تو چلتا ہے آدھے گھر میں ہی چلتے ہیں لیکن سب سب تو ایک جیسا ہے نا
یہ سب ہے سب ہے نہیں بچوں کو اور لیڈیزوں کو تو یہی کھانا ہے بیگم مگا سے یہ ابو
ہاں ہاں لوگ تو لوگ تو اسی بالکل بالکل اس کے پیچھے لگے سب
اس کے پیچھے لگے
گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے پھر جب گھر میں نہیں پہنچے گا آپ کا چکن بریانی مٹن بریانی نہیں پہنچے گا تو گھر میں تو پنگا اٹھتا ہے میگی نہیں پہنچے گا بچے کے لیے
جی بھائی
ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے شام کو لیز نہیں پہنچے گا بچے کو گھر تو پنگا اٹھتا ہے گھر میں لڑائی ہوتی ہے گھر میں بالکل
ابو ابو الگ ناراض ہوں گی
یہ اتنا ارجنٹ یہ اتنا اتنا ضروری بن گیا کیونکہ جتنا دوائی ضروری ہے نا
جی
اتنا ضروری بن گیا یہ جو لیز ہے باقی جو باہر کا ہے کچھ بھی ہے اتنا ضروری بن گیا
گھر کا شدھ کھانا نہیں چاہیے باہر کا آاننا چاہیے آپ نہیں لائے
نہیں گھر کا بیسٹ رہتا ہے گھر کا بیسٹ
نہیں نہیں تو بیسٹ رہتا ہے یہ آپ مان ل یا آپ کے ابو نے دے دی میرے لیے یہ لانا ہے آپ بازار سے آئے دھیان بھول گئے یہ لا پائے س ب نالاج
نہیں گھر کا گھر کا کھانے میں بہت صاف ستھرا ہوتا ہے اپنی ماں کا بنا ہوا ہے اس پہ بہت ہی لذیذا لجیذا ہے
جی بھائی جان
باہر کا تو پتا ہی نہیں کیا ملایا ہے کون سا کیمیکل ملایا ہے کیسا مزہ ہے
جی بائی جار
اس میں کیا تھوڑی پتہ ہوتا ہے اس میں کیا ملا ہے
صحی ہے
رس توب لقی ب جن ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اور پتا ہو بائی جان
بس بس آپ کی دعا سے سب کچھ چلتا ہے
ہ جی ہاں
آپ کی تو چلو اگلی بار ملیں گے ہیں ٹھیک ہے
کی بھائی جانا
اب ہو گیا ٹائم تو آپ آرام بھی کریں گے یک چلو ٹھیک ہے ہاں آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہ ہے آپ کی آواز آ رہی ہے
ابھییک چلو بھائی جان ابھی ایک پانچ دس سیکنڈ اور
چلو سر جی جو بتائے گا آپ کوئی بات نہیں
جی بھ جان
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک چلو گڈ نائٹ گڈ نائٹ
خدا حافظ
اوکے اوکے بھائی خد حافظ اللہ حافظ
جی بات
اچ ا ب ان پڑھ ن ف زگ